وعلیکم السلام آپ کے گھر میں امی ابو ابھی بھائی جان سب خیریت سے ہیں
سب کے رس سے ہیں میں کہہ رہا تھا آپ کے گھر میں آپ کی امی
عبد الائیبائی سب ک سے لگ شکر ہے اللہ کا شکر ہے
ہونا بھی چاہیے اللہ کا شکر اللہ تعالی نے ہمیں اتنا ہی بہر بخشی ہے ویسے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا
ہاں
کہ آپ بتائیں ہمیں بچوں کو فون دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے
بالکل نہیں لینا چاہیے میرے حساب سے تو بچوں کو فون
ہاں یہ آپ نے بالکل صح بات کہی میں بھی چاہتا ہوں کہ بچوں کو بالکل فون نہ دیا جائے بچے فون کو یوز کر کے اپنا مائنڈ خراب کرتے ہیں بچوں کو فون میں بچوں کا فون میں جیادہ دھیان دیتا ہے بچے پڑھائی پہ دھیان نہیں دیتے کام پہ دھیان نہیں دیتے میرے مطابق انہ وہ نہیں دینا چاہیے ان کے لیے بالکل بھی بڑھیا نہیں ہے میرے مطابق بس میں آ سے یہی کہنا چاہوں گا جتنا ہوکے بچوں کو پڑائی کریں پڑھائی اسٹڈی لیول فون دکھائیں نارمل فون ان نے نہ دکھائیں فون ان کے لیے بالکل بھی بیٹر نہیں ہے میں کہوں تو باقی اگر آپ چاہیں تو فون سکتے ہیں بٹ انہیں پڑھائی ہاس بتاائے ان کا اتہس اتنا بڑا ہے کہ اگر وہ فون پہ دھیان دیں گے تو وہ کچ نہیں کر پائیںے میں چاہتا ہوں کہ ان کا اتہس اتنا بڑا ہے انہیں فون پہ دھیان دینا چاہیے چاہے فون پہ اتہاس کے بارے میں دھیان دینا چاہیے اور میں کافی کوشش کر رہا ہوں بای میں آپ کو نارملی اپنی باں بتاؤں تو میرے مطابق فون میں نے یوز کرنا ہے صرف کام لائ یز کرنا چاہیے ورنہ بےیکار ہے بچوں کو آ پرلم ہو جاتی ہے زیادہ ٹائم ایک دو گنٹے تین گھنٹے چار گھنٹے فون یوز کرنے سے دقت آتی ہے بچوں کی اور ایک دو تین گھنٹے زیادہ تر فون یوز کرنے سے بچوں کی آنکھوں میںترد لینگویج بھی خراب ہوتی ہوتی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہو سکے بچے کم فون یوز کریں فون کے لیے بالکل معائنی نہیں ہے میرے مطابق میں یہی چاہتا ہوں کہ بچوں کو ہم کم سے کم فون دیں فون بالکل بیٹر نہیں ہے ان کے لیے فون ویسے تو کافی چیزوں میں فائدے مند ہے ہمارے لیے جو ورک وہ ورکر کے لیے جیس ہم میں جاب کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ تو باقی چھوٹے بچوں کو فون کیوں ہی دینا ہونے انہیں ہم نارمل ایکٹیوٹیز میں بڑھیا کر سکتے ہیں نا نارمل ایکٹیوٹیز میں بڑیا کر سکتے فائدے مند ہے ہمارے وہ
ہو سکے بچوں کو فون نہ دیجیے انہیں نارمل ایکٹیوٹیز کرائیے کیرم بورڈ لوڈو چیس ایسے کافی گیم ہیں جو گھر میں کھانے والے ہیں وہ کھلائیں جیسے کہ آج بارش ہو رہی ہے تو ہم بار تو گیم بھی کھیل سکتے ایکٹیوٹی بھی کرانی ہے بچوں کی تو آج آپ کھلا سکتے ہیں اور لوڈو چیس یا پھر وغیرہ وغیرہ ہو گیم باقی آپ کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ کو دھیان ر چیے اس چیز پہ
بالکل بالکل میں دھیان رکھوں گا ان سب چیزوں کا بھی جو بھی آپ نے سمجائے کہ ب فون نہیں دین چاہے میں آپ کو خود بتاؤں میرے گھر میں تو خود ایک بچہ ہے فون نہیں چھوڑتا بالکل کل بھی آپ بتائیں میں کیا کروں اس کا
دیکھو اس کو دھیرے دھیرے فون چھواؤ ایک دم تو چھوٹتا نہیں ہے میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا ایک دم تو کبھی کسی بچے کا فون نہیں چھوٹتا دھیرے دھیرے اس کا فون چھلویں ورنہ ہمارے گھر کے پیچھے ایک ب اچا رہتا ہے ڈنا ہو چکا ہے فون یوز کر کہ اس کی ایک آنکھ کہیں اور بھاگتی ہے ایک آنکھ کہیں اور بھگتی ہے لینگویج پ اس کی اثر اتنا گندا پڑا اپنے ماں بپ کو الٹا بولتا ہے اپنی بو وغیرہ کو بھی الٹا بول دیتا ہے اور کافی چیزیں اس کی گندی ہو چکی ہیں جوان کے تو ہم تو ایک کیہ کہ دیکھو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ ایسا نہ ہو تو آپ دھیان دیں فون نہ دیں اس سے بالکل بھی دھیرے دھیرے کم کرائیں گے تو بھی وہ کم کر ہی لے گا ایسا نہیں نہیں ہو پائے گا بٹ آپ کو میں آپ کےے یہز ضروری ہے آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کرنا ضری ہے کرنا بھی چاہیے باقی بچوں کو فون کم ہی دینا چاہ جی دیکھو بچوں کے لیے فون اتنا یوز لیبل نہیں ہے انہیں کس کام کے کس کام کا
ہے نا ہاں تو آ جے کہاں دیک کے آج کل کہتے
اسکول ورک آیا تھے آن لائن ورک آیا تھا کافی تو اس کے لیے آپ دے سکتے ہیں فون ان کے سامنے بیٹھ کے باقی ہمارے لیے تو فون بھی کافی فائدہ بند ہے بچوں کےے بالکل نہیں ہے دیکھو ہمارے لیے کیا ہم تو جاب وغیرہ کرتے ہیں ہم تو کچھ بھی کریں گے تو ہمارے لیے بیٹر ہی رہے گا بٹ بچوں کے لیے بیٹر بالکل نہیں ہے بچوں کو ہم ٹی وی د سک دن میں کچھ بھی کچھ ٹائمس ٹی وی بھی کافی بیٹر ہے
ٹی وی جیسی ایکٹیویٹیز کرا سکتے ہیں یا پھر باہر بیچ کے کچ اور کچھ کھلا سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ کھیلنے کیا سکتے ہیں انہیں ٹی وی چلا سکتے ہیں فون دینا بہت زیادہ بےیکار ہو گیا فون
پرابلمس ہوتی ہیں اپنے کھیل نہیں کھیل پاتے اپنی پڑھائی میں دھیان نہیں د پاتے اگر ہم فون د ہیں تو ہمیں دینا چاہیے اگر ہم دیتے ہیں نا فون تو ہمیں اسٹڈی لیول یا پھر ان کے اتہس لیول دینا چاہیے تاکہ اپنے پیاس ٹھیک کر سکے فون سے مطلب اتہس پڑھ سکے نالج رہ انہیں اپنے بارے میں کیوں کون سی کاسٹ سے بلانگ کر
بسی میں کہتی
باقی تو سب ان پہ ہی دھیان دینے والی بات ہے
جی میں جم دان بن بالکل صحی تومارے ہ آپ کی باتوں میں دیکھیے صحیح چیز ہے کہ بچوں کو فون نہیں چلانا چاہیتا میں تو جتنا ہو سکے اتنا بچے دور رکھتا ہوں باقی کہ آپ نے جو فرمایا ہے میرے جو چھوٹا بھائی ہے اس کے ہاتھ سے بھی خود چن ہوا ہے بہت ضروری ہے
دیکھو ہر چیز کا الگ الگ حساب ہے بچوں کو فون دینا نا
نے بتا
کافی ہمارے لیے ہانیکارک رہ جائے گا بچوں کی لینگویج پہ اثر پڑے گا اور بھی کافی چیزوں پر اثر پڑے گا میں تو یہی کہنا چاہوں گا انہیں فون نہ دے جائے فون ان کے لیے میرے حساب سے دیکو فون امپورٹنٹ تو ہمارے لیے ہے کیونکہ ہم ورک کرتے ہیں آفس ورک کرتے ہیں ویسے ورک کرتے ہیں نالی ورک کرتے ہیں تو امپورٹینٹ تو ہمارے لیے بٹ بچوں کے لیے نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کسی حد تک بچوں کے لیے فون امپورٹنٹ ہے تو آپ خود سمجھدار ہیں آپ اپنے چغور فون دیں گے تو کتنا کچھ ہو جائے گا ہے نا وہ اسکول کو دھیان دیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ
موش
تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ فون بالکل بھی صحیح نہیں ہے آپ خود بتائیں فون ہم دا چاہیے نہیں دینا چاہیے کہ بیا آ
ا نہیں دیکھو چھوٹے بچوں کو فون بالکل نہیں دینا چاہیے فون دنے تو ان کی عادتیں بیٹھتی ہیں آ بیٹ کٹی ہے یاٹیی آ بیٹھ رہتے ہیں تو پورے دن اب آپ ان کے ایرنٹس آقو بتاؤ کہاں جا رہے ہیں کیا رہ
ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی دیکھو یہی تو بات ہے میں بچوں کو فون دینا اسی لیے پسند نہیں کرتا میرے مطابق فون انہیں نہیں دینا چاہیے کیونکہ نا
میں
وہ اپنے
ہاں
آپ کا دھیان نہیں رکھتے نہ ہی اور چیزیں کرتے ہیں جویں کرنی سنگگ نارمل ایکٹیوٹیز پہ فوکس نہیں رکھتے اپنا بس انہیں گھوموا لو یا پھر گیم کھلوا لو یا پھر
فوکس کے اناس تمہیں بالو گھر گیمسوالو گھر ڈالو بس میں رہتا ہوں کہ بچے زیادہ سے زیادہ پڑھائی کر کیکہ آگے بول دتے ہیں
بنیں گے نالج کیسے آئی
دو بئی بچے فون نہیں پھاتے رہیں کہ ان کی پڑھائی کہاں رہگی تو وہ تب کیسے ہونا بونی کیس آئی دیکھو فون بہتر ہے بٹ اتنا نہیں نا جی بیٹر بی
فٹ بال بیٹھنےتات صحیح ہے بای ویرہ ج جلہ ہوتا ہے فون کرسپ فوٹو
بیٹر جیسے آپ بٹائ بہت زد صحیح بھی ہے باقی میرے حساب سے تو دیکھو جتنا ہو سکے فون کو اوائڈنا چاہیے خا طور پہ چھٹے بچوں کو جیسےپ ب مار دے نابھی چھوٹے بچوں کیسے فون کو دور رکھنا چاہیے سیم ویسے ہی میں کہوں گا
باقی میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا اگر آپ چاہیں تو دے سکتے ہیں فون بٹ اسٹڈی لیول اس کا بھی ایک الگ سسٹم ہوتا ہے اسٹڈی لیول مینس انہیں صرف اسٹڈی کے لیے تیز اسٹڈی کی گروھ پہ انہیں اسٹڈی بارے میں سمجا سکتے ہیں ان کے خود ٹیچر بن سکتے ہیں ان کے ٹیوٹر بن کے آپ ان کی ٹیچنگ کر سکتے ہیں فون کے تھرو کن لو بیٹا یہ لو یہ پڑو یہ دیکو یہ پڑو یہ دھو فون کے اندر کیونک فون وز کرنا انہیں پسند آتا ہے نا تو فون میں یہ چیز دیکھنا وہ پسند کریں گے اور آپ کے کرنا بھی اورہ زیادہ پسند کریں گے تاکہ ان کی لینگویج بھی سدا جائے گی اور فون کی برائٹنیس بھی لوس رکھنا بس باقی اور کچھ نہیں چاہے مجھے میں چاہتا ہوں یکو آج کل کے بہت زیادہ بگڑ رہے ہیں ان چیزوں سے فون فون فون سے تو میں چاہتا ہوں جتنا ہو سکے سدرے مھے بگڑا ہے نا باقی ہمیں دھیان دینا چاہیے میں تو کافی دھیان دینے کی سوچ رہا ہوں نو میں بتاؤں تو میرے مطابق بچوں پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے اس لیے کہ بچے زیادہ بگڑے نا ان کی کافی صحت بگڑ جاتی ہے اس چیز سے بچے پڑھائی نہیں کرتے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ان کی اسٹڈی میں کافی ساتھ دینے والے ہوں گے مطلب ان کی اسٹڈی کافی ان کے فائدے مند ہ ان کے کام آئے ان کی اسٹڈی میں چاہتا ہوں
ب آج کو میں دکھا کافی بچے اس مڈ پر دھیان نہیں دیتے فوکس ہی رکھتے
اور میں بتاؤں تو میرے مطابق اگر جو بچہ اسٹڈی پہ فوکس نہیں رکھتا بکار ہے وہ کیونکہ اسٹڈی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے آج کے ٹائم میں اسٹڈی کوئی نارمل ایسی چیز تو نہیں ہے ج پہ ہم دھیان نہ دیں ہمیں اسٹڈی پہ بالکل دھیان دینا چاہیے اس اگنور نہیں کرنا چاہیے فون تو ہم یوز کرتے رہیں گے آنے والے کئی ٹائم تک تو بس یہی کہنا چاہوں گا آپ سے اگر آپ چاہیں تو آپ فون سکتے ہیں چلانا زیادہ نہیں چ زیادہ نہ چلائیں اور اپنے بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ زیادہ نہ چلیں باقی وہ اپنی ہر بندے کی مرضی ہوتی ہے ہے نا ہم تو خود اپنے آپ کو سدار سکتے ہیں یا پھر اپنے گھر میں سدھار سکتے ہیں ہم سب نہیں سدار سکتے باقی میں یہی کہوں گا کہ دیکھو بندے کو نا ہر چیز پہ دھیان دینا چاہیے بس دیکھو دھیان دینا ضروری ہے میں بھی دھیان دیتا ہوں
وہ تاری لی دندگی ہے تبھی دھیان دیتا ہوں تو فائدہتا ہے جی بالکل صحی فرما رہے ہیں اپ فائدے بھی ہوتے ہیں گھاٹے بھی ہوتے بچے کے لیے گھاٹے ہوتے ہیں ہمارے فد ہاں ہ یہی کہنا چاہوں گے باقی ن آپ کییت ہے آپ تو بھی فون یوز بھی کر چاہے نہ ہی بچ یوز کرانا چاہیے نہ ہی جان یوز کرا چاہی نہ ہی یہ پ فین ا سب کو مونلی یہی رائے دیلتی ہے کہ پلیز فون یوز نہ کرے زیادہ سے زیادہ
ورکنگ کے لیے یوز کریں تو فائدے مند رہے گا ورننا مت کریں کیونوںہ دیکھو ان کو آپ بتائیں گے یہ چیز تو ان کے لیے فائدے مند رہے گی میرے حساب سے ہیلا جی بس نارملی یہی کہنا ہے میرا
بالکل بالکل دیں گے کیوں نہیں دیں گے آپ نے فرمایا تو آپ کی باتوں کا دھیان دیا جائے گا بالکل آپ نے جو فرمایا بہت ساری سیریز باتیں کریں ہیں ان بچوں کے وسے بھی بچایا جا سکتا ہے کیسے فون نہ دیا جائے بالکل تک لو دھیان دیں گے میںتب
وہی تو مجھے بھی آپ سے بات کر کے آج بہت ہی زیادہ اچھا لگا مجھے ایسا بہت اچھا فیل ہوا کیا آپ نے مجھے اتنی نالج دی اور جانکاری دی اور میں نے بھی آپ کو جانکاری دی اتنی ساری باقی ہم پھر ک ہی بات کریں گے ویسے آ سے بات اچھے بہت اچھاگا ٹھیک ہے جی
باقی
میں آ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے آ سے بات کر کے بہت ہی زیادہ اچھا لگا آپ بھی بہت اچھے نلے بات کرنے میں کافی آپ نے مجھے فائدے مند کیا کافی بات کرتے کرتے مجھے د دل پہ سکون ملا مجھے آپ سے بات کرتے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ اللہ حافظ
بس